وعلیکم السلام
ٹھیک ہو اچ سے
صاف سن کرو گھر پہ سب
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے کھانا چائے وائے پی
ہاں پی آپنی پی
ہاں ہم نے بھی پی اور کیا کر رہے ہو کام ہو گیا
بس کر رہی ہوں ابھی کام ابھی کہاں کیا ابھی جو ابھی ٹائم ہے کام کو بعد میں کریں گے کام فی الحال میں نے سوچا میں آپ کو پہلے فون کروں آپ سے بات کروں
چلو اچھا ہے اچھی بات ہے مجھے بولو یہ آج اسچ کے بنایا سبزی وغیرہ
سبزی ابھی تو میٹ ہی چل رہا ہے نا
اور کیا ہر گھر میں یہی یہ پریش شانی ہے لیکن
ک ختم ہوگا ابھی فی الحال چل رہا ہے یہی یہی ہمیں بائی کر تا ہے وہ مد اس کو اسمیل آتی ہے نہ وہ کھاتا ہی نہیں ہے وہ قربانی کی میٹ کھاتا ہی نہیں ہے بولتا مجھے اسمیل آتی ہے قربانی کی میٹ کو
ہے لیکن یہ گنا ہے
اب کیا کر سکتے ہیں اس کو ویسا ہی مزاج ہے
چلو ٹھیک ہے آپ کیسے بنا رہے ہو مطلب کسی کچھ ڈال رہے ہو ساتھ یا
نہیں فی الحال مما فرائی ہی کرتی ہے ابھی
ہاں ویسا ہی اچھا ہے
ہاں ابسر ہی
ویسے ہی اور کھاتے بھی ہے ورنہ اگر کوئی سات ڈالو گے
وہ ویسے نہیں ویسے زیادہ اسمل جیسی آتی ہے
اور ویسے پھر کوئی نہیں کھاتا ہے
اور بات
اور ہاں
آپ نے کیا بنائی سبزی
ہم نے ابھی کچھ نہیں بنایا اب میں سوچ رہی تھی ہمیں شاید بنانا ہے پالک اور میٹ
اچھا ٹھیک گ پالک کو آشا بنانا ہے پھر آئے تھے پرسوں ان شاہ کو مہمان
ہاں وہ تو آئے تھے ہم نے ان کو بولا تھا نا وہ دو بندے آئے تھے پھر بات کرنے کے لیے
پھر
دو بندے آئے تھے بات کے پھر بات بات ہو گئی وہ یہ کہ تو انہوں نے کچھ مطلب پیسے وغیرہ بھی ڈالے
ہاں
ہم نے لیے بابا نے کہا چلو مطلب ہم نے پیسے لیے تو اس کا مطلب سیدھے ہی ہے
ہاں ہاں ہو گئی ہاں ہاںی
ہم نے ان کو بولا کہ اب آگے کیا کرنا ہوگا مطلب کیش میں انگیجمنٹ وغیرہ
ہاں ہاں اچھا کیا ہے فی الحال تد تک مطلب صاف بھی ہو پھر گھر پھر کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی
ہے نا اور کیا ہاں پھر ہم نے بولا ان کو یہ ہم بولیں گے جب ہم وہاں جائیں گے تو تو اس کے بعد وہ بات ہوگی اب ہمیں پت ہی نہیں تھا ملب وہ عیدی نہیں کے کیا آئیں گے یا نہیں
ہاں
پتا نہیں تھا مطلب آتے تو ٹھیک نہیں آتے تو وہ بھی تھی کیک ابھی ویسے اسی بات پوری نہیں ہوئی تھی نا ہاں تو پھر اب ہم وہی سوچ رہے ہیں یہ اب اب بول رہی ہے اب آ رہی ہے میرے پاس کچھ بولنے بول رہی ہے کہ وہ بول رہے ہیں کچھ ہم عیدی لے کے بھی آئیں گے اور کیش میں ہوں گے یہاں کے ہم نے ان کو پہلے ہی بولا ہے کہ
اچھا اب وہ ب رہےکان میں کریں گے کیچ مٹوری یہ د لے کے اچھا ٹھ
یہاں سے دیکھو ہم نے مطلب ان کو بولا کہ ہم وہاں جا کے کریں گے
ہاں وہ بھی بات ہے ارے ہم کو کیا جلدی پڑی ہے اتنی
اور ہاں میں نے ان کو بولا ہم نے ان کو بولا ہے کہ مطلب مجھے بھول ہی گیا مجھے کیا بولنا تھا ہاں میں سوچ رہی ہوں مطلب دھو جا وہ نظر دینے آئے نا تب تو ہم نے ان کو کوچ چاہے ب وغیرہ دی چلو نپٹ لیا آپ جب کیش ہوگی اس پہ مت
نہیں نہیں بالکل بھی نہیں
وہی اور پاپا بول رہا ہے کہ مطلب یہاں ہم ویسا کچھ نہیں کریں گے
ہاں
جو بھی کریں گے وہ کریں گے وہاں جا کے مطلب اگر کچھ بھی کریں گے پھر پت نہیں وہ پورے س ہی ہموائیں گے
ب نو ابھی کیا اتنی جلدی ہے کرو ویٹ سب جو بات پکڑ کے رکھی
وہی نا اب کیش مٹ ہ کیش مٹ کا ہم نے بولا تھا لیکن ہم نے بولا تھا وہاں شفٹ ہو کے
میں بول رہی ہوں یہ آپ نے بات مطلب ہو گیا نا رشتہ ہو گیا ہے ایک حساب سے یہ رشتہ ہو گیا سال دکھیا ہے ان کو
ان کو بولو ن ہم آپ لگ ٹائم نکالو پہے ہم شفٹ وفٹ کریں گے وہاں پھر اس کو
وہی نا میں نے بولا اپ اس کو میں نے بولا اپنی بہن کو میں نے اس کو بولا کہ کہ مطلب آپ بولو اس کو اپنی جگہ ہمیں یہاں میں نے اس کو بولا کہ اس کو بولو آپ کو عزت کے ساتھ نہیں ہے مطلب ہم ایسے ہی کیا کر سکتے ہے ج ہمیں مطلب یہ نہ صاف ہے نہ کچھ ہے نہ صافا میں آپ کو ابھی بھی بول رہ
بول ہاں آپ نے بولا
تو وہی نا مطلب میں سوچ رہی ہوں میں اس کو بول رہی ہوں اس کو بول نا آپ کو مطلب عزت کے ساتھ نہیں ہے وہاں اچھے سے آتے مطلب سب کچھ سمیٹ لیا ہوتا ہم نے بھی
ان کو کیا ہو گیا کیوں نہیں مانتے ہیں
مطلب وہ اگر د بندے آئیں گے ہمیں یہاں سے دو بندے اور ڈالنے ہیں چلو چھوڑو سب دو بندوں کو چھوڑو
تو دو بندے چھوڑو وہ بات لیکن آپ کو ہش ن قبیلہ ہے نا یہاں سے چاج کو بولنا ہے پف کو
اور کیا میں میں بول رہی ہوں اب سب کو چھوڑو مطلب کسی کو نہیں بولیں گے لیکن خاص کر مطلب میرے پتی کو میرے گھر والوں کو ہی نا وہ ہے نا مسلہلہ مطلب یہ ہوگ نا غلط
غلط ہوگا صحیح بات ہے اور دیکھو آپ کو ابھی ویٹ کر اس کو ابھی ویٹ کرنا تھا ابھی مما کو کتنا ٹائم ہی ہوا گزر کے ہوئے کو اس کو ا ٹائم نکالنا تھا مجھے پتا اس کا سمج نہیں آ رہا ہے اللہ س اس کو پرسوں بھی ڈانٹا ت میںہ اتنی کیا مجبوری تھی شادی کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی
ہ
ہ
چلو دیکھو وہ تو بولا لیکن دیکھا دیکھو مطلب یہ ہوتی ہے نا بیمار وہ و نا اب پاپا نے بھی بولا اس نے بولا کہ اس مطلب اب سب کو ہر کوئی بول رہا ہے مطلب ڈاکٹر بھی بول رہے ہیں اس کی مطلب یہ شادی را تو پھر دیکھتے م فھر ہوگا اب ہم بھی وہی سوچ رہے تھے
دیکھو آپ دیکھو اس کو ہم نے چھوڑا ہم بولتے ہیں اس کو وہی ٹینشن تھی شادی کی لیکن اب تو ہو گیا نا وہ کلیئر ہو گیا نا وہ سب کچھ وہ ہو گیا نا اب اس کو ہے نا دماغ میں کہ نہیں مجھے اسی کے ساتھ شادادی کرنی ہے اب مت ہے کوئی اور ٹینشن اس کو اب تھوڑا ویٹ کرنا تھا
تو وہی اب ہم نہیں ہم تو ویٹ کریں گے لیکن اب وہ بول رہے ہیں نا کیش مٹ کیش مٹ انگیجمنٹ ہم نے بولا تھا مطلب کر کے رکھیں گے لیکن ہم نے بولا جب شفٹ کریں گے
شفٹ شفٹ پت نہیں ان کو کیا ہو گیا پھر آپ اس کو بولنا تھا نا کہ نہیں ابھی ویٹ کرو
وہی میں بھی اس کو بول رہی ب رہے میں نے اس کو بولا وہ نہیں مار رہا ہے کچھ وہ یہ تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا
کیوں نہیں مار رہے ہیں اتنی بھییکزلدی ہے
سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے ان کا
دیکھو ابھی آپ کو اس پہ تو وازوان کرنا ہی ہے ہے نا وہ بات بھی ہوئی اس کے لیے کپڑے لانے ہیں ہزارتا ہے ہزار تیاریاں کرنی ہوتی ہے ایک لڑکی والے کو
ایک ہی کام ہوتا ہے
ب نا اوپر سے وہاں سے آپ لوگوں کا پاپا بھی بزی ہے مکان کے ساتھ بچارہ وہ کتنے کام ہینڈل کرے گا ایک ساتھ
کیا کرے وہ اس کو بول رہا ہے وہاں سے کہ آپ کو اپپنی عزت کی پڑی ہے وہ یہ
یار کیا ہو گیا اس کو بھی اگر ان کو بولا بھی تھا کہ نہیں ہم اس والے مکان میں کر رہیں گے پھر ان نے کیوں اٹھائی بات
جیسے خود سمجھ نہیں آ رہے میں آپ کیا بولے چلو چھو لو مجھے بناو آپ کی وہ وہ والی کزن ٹھیک ہے جس کی پچھلی بار شادی تھی
نٹی پورا والی
ہ جانا پچھلی بار گئے تھے ہاں
ہاں سب ٹھیک ہے بیچاری دو کزنس کی میری شادی ہو گئی نا ایک تو ہوئی دو سال پہلے ایک تھی لاسٹ ایئر لیکن ان بچاروں کو ابھی کانسی بھی نے ہو رہا ہے اس وجہ سے آپ پریشان
لیکن آج یہ پرابلم کتنی زیادہ ہے
بہت زیادہ ہم کو لسٹ میر کزن کو نا ابھی دو تین منتھس پہلے کنسیو ہوا تھا
ہاں ہاں
ابوٹ ہوا ا ہم کتنا ہ رو ہے ک کچھ زیادہ تھا نا پہلے بچے کا زیادہ ہوتا ہے
اور کیا پھر تو انسان پھر تو انسان گیپ نکالتا ہے مطلب پھر ہونی بھی چاہیے گیپ
لیکن آج پتاہ ہے کیا مسئلہ ہے آب دوسرا
آ
بج دوسرے بچے کے لیے بھی اتنا مسئلہ ہے مطلب آج تو پہلا تو ہوتا ہے پھر دوسر بچے کے لیے درستتا ہے میری یہ کزن ہے
ہاں
کزن نہیں مطلب میرے پتی کی کزن ہے وہ
ٹھیک
اس کی بیٹی ہے وہ لگ بھگ آٹھ سال کی ہونے کو ہے
ہاں اور اس کو دوسرا بچہ کان
اس نہیں آب وہ بیٹی بھی بول رہی ہے ماما سب کے پاس بھائی ہے
میرے پس نہیں ہے
نہیں ہے وہ بوللیے میں کیا کروں مطلب مجھے ہوتا ہی نہیں ہے تو میں کیا کیا کروں
ایسے بھی اور سب کو یہ پرابلم ہے
لیکن آج پی سی اوڑی کرتنا
میں اپنا میں اپنا ہی بول رہ مجھے کیوں ہو رہا ہے اتنا ویٹ گ پیسی ہوڑی کی وجہ سے
ہاں ہاں نہیں اس کے ہے سائڈ افیکٹ ایسے آپ کس ڈاکٹر کے پاس جات رہے جی ہ
میں گئی تھی ایک بار ڈاکٹر انجمن کے پاس سٹی ہاسپٹل اس میں مجھے دوا د دیا کہ مجھے سے ویٹ گین ہی ہوا پھر میں نے لی ہی میں
اسے کیا بولا
تو میں مجھے اس سے ویٹ گے نہیں ہی ہوا
ہ ہ
ہاں پھر میں گئی ہی نہیں دوسری بار
پتا ہے مطلب دیکھو اس کا سب بول رہے ہیں کہ مطلب یہ نہیں بھاگتا ہے ہر ایک بولتا ہے ایسا ہی کہ یہ نہیں بھاگتا ہے لیکن مجھے بھی تھا شاید اس سے پہلے
جٹی
لیکن مجھے اتنا نہیں تھا مطلب مجھے کوئی بھی سمٹم نہیں تھا لیکن پی سی او ڈی نکلا مجھے بھی یو ایس جی پہ پی س او ڈی نکلا پھر میں گئی مطلب مجھے باقی سب کچھ اپنے اپنے ٹائم پہ ہوتا تھا ادھر ادھر کچھ بھی نہیں پھر میں گئی اس کے پاس جو ہوتا ہے نا آیورویدک
ہاں پرس انشا بول رہی تھی مہاراج بازار میں ہے وہ کوئی
ہاں میں گئی اسی کے پاس لیکن مجھے پورا کلیئر ہوا مطلب پورا
اب میں فی الحال کروں گی نا تھری منتھس پہلے جم مجھے بدا وہ ابھی بھی ایسے ہی ہے میں مجھے لگتا ہے میں پھر سے لوں گی
پھر میں گئی نا اس کے پھر میں گئی نا جب میں دوسری بار گئی نا کیوں ای جی کراان سے اس نے بھی مجھے بولا کہ آپ کو مطلب آپ نے کیا کھایا آپ نے آپ کو کیسے فرق ہوگئی مری بھی شید تین مہینے کورس کیا
ہاں ہاں تین مہینے د ہیں یہ کورس
میں نے بھی تین مہینے کورس کیا
ٹھیک ا کے ہسبینڈ وہی ہوتے نہیں چلو میں آپ کو بعد میں فون کرتی ہوں
چلو ٹھیک